کا تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ آپ ٹھیک اچھے سے ہیں
ہاں میں بھی ٹھیک ہ ادھر پ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی کا آپ کے گھر پہ سب خر سے ہیں
ہاں س بھی ک ر س تو آ بٹھی
جی الحمد اللہ میں اٹھی آپ اٹھیں
ہ ہاں میں ابھی اٹھا تو ابھی چائے پ ا بھی بیٹھا ہی ہوں تو فری تھا مجھے لگا آپ سے بات کری کچھ جانکاری حاصل کیوں
جی بالکل صحیح کیا آپ نے تو کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے آپ
ال کیا آج تو آپ کو پت ہی یہ ہالیڈی چر مل کہ کل سے اسٹارٹ ہوں گے آج کا بھی دن ہالیڈیز ہاں ہاں اسی حساب سے میں مطلب کہ ہالیڈیز کی بات کرنا چاہتا تھا کہ کتنی مطلب کہ یہ امپورٹنٹ ہماری لائف کے لیے یا نہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا
جی بالکل
تو مل کہ آپ کو اگر آپ کو پتا ہو ہالیڈیز ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے ہر انسان اپنی بزی لائف سے تھوڑا بریک چاہتا ہے اسٹوڈینٹ اسکول اور کالجز کی پڑھائی سے تھک جاتے ہیں اور جاب کرنے والا لوگ بھی روز روز کام کر کے تھک جاتے ہیں اس لیے ہالیڈیز سب کے لیے ضروری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا آل ورک اینڈ نو پلے میک جیک ا ڈل بوائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کام کرنا اور کبھی آرام نہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا تو ہالیڈیز ہمیں ریلیکس سنی کا موقع دیتے ہیں اس ٹائم ہم اپنی ٹینشن کو کم کرتے ہیں اور فریش فیل کرتے ہیں تو مطلب کہ آگے کی اور کیا ہے جب ہم ہالیڈیز کے بعد اپنی اسکول یا آفس یا کام مطلب کہ جہاں پہ بھی ہم کام کرتے واپس جاتے ہیں وہاں تو ہمیں زیادہ انرجی اور کانفیڈینس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اسی کے بارے میں میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا
جی بالکل جو یہ چھٹیاں ہیں چاہے ہمیں گرمیوں کی چ چھٹیاں ملے یا پھر سردیوں کی چھٹیاں دونوں ہی ہماری صحت کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو مفید ہے اور اگر کسی اور لحظ سے دیکھا جائے تو چاہے ہمارا جو وہ مینٹل ریفریشنس کی یہ مینٹل ریفریشنس کے لیے یا پھر کسی اور کے لیے دیک ہر ایک چیز کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ جو گرمیوں کی چھ ہے اب آپیکھ سکتے اب بہت زیادہ گرمیاں چل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنے رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ابھی رہنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے تاکہ ہم اپنی صحت کو اور زیادہ اچھے سے خیال رکھیں اور چھٹیوں میں ہی ہم اور زیادہ ایکٹیوٹیز میں بھی انوالو ہو جاتے تاکہ ہمارا ڈریس بھی اچھا اچھے سے کام کرے اور ایکسرسائز میں رہے جو کہ ہمیں روزمرہ کی زگی میں اتنا زیادہ وقت نہیں ملتا ہے کسی اور ایکٹیوٹی میں انوالو ہونے کا تو مجھے لگتا ہے چھٹیوں میں انسان ہر ایک ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ایکٹو رہتا ہے جیسے وہ سائیکلنگ وغیرہ کرتا ہے یا پھر اسپورٹس کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے دماغ کو تازہ کرنے کی کے لیے اور اپنے دل کو سکون بخشنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت دینے کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو کہ ہم چھ
ہاں ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ کہہ دوں مطالانہ اسٹوڈینٹس ہالیڈیز کا انتظار بہت ہی شوق سے کہتے ہیں تو ہم بھی اسٹوڈینٹس ہیں مطلب کہ ہمیں بھی پتہ ہے مطلب کہ ہمیں بے صبری سے انتظار ہوتا ہے مطلب کہ ان ہالیڈیز کا ہالیڈیز میں وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتے ہیں بکس پڑھتے ہیں گیمس کھیلتے ہیں اور اپنی ہابیز بھی ٹائم دیتے ہیں مطلب کہ کچھ اسٹوڈینٹس ڈر ڈرائنگ کرتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں یا کمپیوٹر سکل سیکھتے ہیں یا کمپیوٹر کورس کرتے ہیں تو اس طرح ہالیڈیز صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ نیا بھی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے تو ہالیڈیز میں فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنے میں بیسٹ چانس ہوتا ہے تو آج کل سب لوگ اپنی اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں ہالیڈیز میں ہم اپنے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس یا نانی حال جاتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے آج کل کے بچوں کو نانی حال بھی کتنا سارا پیار ملتا ہے یا بردرس اور سسٹرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا مطلب کہ باتیں کرتے ہیں اور کہ خوش وقت گزارتے ہیں کہتے ہیں نا فیملی کمز فسٹ اور ہالیڈیز اس بات اور مطلب کہ اس بات کو اور مضبوطہ مضبوط بنااتی ہے تو کچھ لوگ ہالیڈیز میں ٹراول کرنا پسند کرتے ہیں وہ نئی مطلب کہ سٹیز اور بیوٹیفل پلیسز وزٹ کرتے ہیں ٹراول سے ہمیں لیکن نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور الگ الگ کلچرس کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے اور پتا چلتا ہے مطلب کہ یہ کلچر ہوتا ہے کیا ہے کہ دوسرا والا اس سے ہماری نالج اور ایکسپریئنس دونوں بڑھتے ہیں تو بتے
جی بالکل آپ کی بات بالکل صح ہے میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں جو بھی آپ اپنی باتیں کہی یہ ساری باتیں ہم اپنی پالٹیز میں اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی میں چاہے ہم کسی اور ایکو میں انوالو ہو جائے یا پھر کوئی اور نیا اسکل سیکھے ہر ایک بات آپ کی جو ہے بالکل صحیح ہے مجھے لگتا ہوتا ہے اپنا جو دماغ ہے اس کو ریفریش کرنے کے لیے ہالیڈیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم جب پھر سے چاہے ہمارے اسکولس ہیں تعلیمی ادارے یا پھر ہم بات کریں جہاں پہ انسان اپنا جاب کر رہا ہے وہاں پہ پہ جانے کے لیے ہمھر سے ریفریش ہو جائے اور بالکل اس سے زیادہ اچھے سے کام کر پائے
ہاں مطلب کہ آپ کو تو پت ہی جو میں نے بولا مطلب کہ کچھ لوگ ہالیڈیز میں گھر پر ہی رہنا پسند کرتے وہ موویز دیکھتے ہیں بکس پڑھتے ہیں گارڈننگ کرتے ہیں یا اپنا فیوریٹ فوڈ انجوائے کرتے ہیں ہر انسان اپنی اپنی پسند کی حساب سے ہالیڈیز کو انجوائے کرتا ہے لیکن ہالیڈیز کا مطلب صرف سونا یا موبائل یوز کرنا نہیں ہوتا اگر میں آپ کو بتا دوں اگر ہم سارا دن موبائل موبائل یا ٹی وی کے سامنے گزارے تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنی ہالیڈیز کو اچھی پلاننگ کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے تھوڑا ایکسپیرئنس اور تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہونا چاہیے جیسے کہتے ہیں مطلب کہ ٹائم از پریش ٹائم بہت ہیقنتی ہے اس لیے ہر دن کا صحیح یوز کرنا چاہیے آپ کو تو پتہ ہی ہے اگر پیسے مطلب کہ ختم ہو جائے پیسے کو ہم دوبارہ لا سکتے ہیں تو کیا اور کیا صحت اگر ہاں ہاں اگر صحت بگڑ جائے تو کل واپس بھی آ سکتی لیکن وقت کو ہم واپس نہیں لا سکتے
نہیں گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا
ہاں ہاں
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم وقت تو بھی گزار رہے ہیں جو بھی ہمیں مل رہا ہے چاہے اسکولس کی وجہ سے یا پھر آفسز کی وجہ سے جو بھی ہمیں فری ٹائم اب مل جائے اس کو ہم اچھے سے یٹیلائز کریں
اور وہ ہمارے لیے ایک بیسٹ میمری بن کے رہ جائے جس کو یاد کر کے انسان ہمیشہ خود کو ریفریش کر پائے اور اس وقت میں انسان کو چاہیے وہ وہ ایسسی بھی اسکل سیکھے جن کی بدولت وہ زندگی میں آگے کچھ اور بھی کر پائے جیسے کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کافی سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اگر ڈرائنگ کرتے ہیں آرٹ وغیرہ کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کو اس وجہ سے انینزائٹی بھی ریلیز ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ایسے اسکلس سیکھنے بہت ہی زیادہ ضروری ہے جن کی وجہ سے انسان کا جو وہ دماغی توازن ہے وہ بالکل برقرار رہے
ہاں ہاں مطلب کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے مطلب کہ ایک انسان کا اگر انینزائٹی ہو اس کو یا ڈپریشن ہو اس سے ریلیز ہوتی ہے جیسے کہاں اگر میں خود بتا دوں مطلب کہ جو میری ہابی ہابیز ہے ان کی وجہ مطلب کی مدد سے میری مطلب کہ اگر میں رین میں یا اینزائٹی ہو وہ ریلیز کر پاتا ہوں ایک تو ہے ڈرائنگ ایک تو ہے مل کہ سنگنگ ایک تو یا رول کرنا گھومنا فھرنا مل کہ پہاڑوں پہ جانا یہ مطلب میری ہابیز بھی ہے اس کی وجہ سے مطلب اگر میں کشن میں رہوں گا تو وہ بھی مطلب کہ میں اس سے دور چلا جاں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہار ڈیز ہمیں ہیلدی اور ہیی بناتی ہے مطلب کہ یہ ہمارا مائنڈ کو فریش کرتی ہے اور اسٹریس کم کرتی ہے مطلب کہ جب ہم خوش اور ریلیکسڈ ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کا ہر چیلنج کا مطلب کہ بہتر طریقے سے سامنا کرنا
تو صحیح ہے وہ یہ بات سے بالکل متاثر ہوں
ہاں تو آپ بھی کہی کھ ل کہ آپ مطلب کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہو یا مطلب کہ آپ اینزائٹی کے شکار ہو تو آپ اس سے مطلب کیسے ہے خود کو اس سے باہر نکالتے ہیں
جی بالکل جیسے آپ نے ہمیں کہا کہ کسی بھی انسان کو مجھے لگتا ہے کسی بھی چیز کی طرف اتنی رغبت ہوتی ہے کہ کہ اگر وہ اس چیز کے ساتھ تھوڑا متوجہ ہو تو وہ اینزائٹی اور ڈپریشن سے جو اپنا دماغ ہے وہ خالی کر سکتا ہے تو اگر میں اپنی بات آپ سے ہوں تو میں بھی ایک آرٹسٹ ہوں میں بھی کیلیرافی کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہ جب میں اس چیز کے ساتھ اپنا وقت سرو کرتی ہوں تو مجھے بہت ساری اینزائٹی جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے دماغ سے اور میں بالکل فریش فیل کرتی ہوں اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے ہم جیس اپنے دماغ کو بالکل وہ بہلا سکتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف تاکہ ہمارا دماغ جو ہے جی بالکل ڈائیورٹ کرتے ہیں تو ا مجھے لگتا ہے جب ہم کسی پرٹیکولر ایکٹیوٹی کی طرف دھیان دیتے ہیں جیسے ہم اسی چیز کی بات کر کریں جیسے ڈرائنگ یاھر کیلی گرافی یا پھر کوئی اور ایسا آرٹ جس کی طرف انسان کا دماغ جو ہے وہ مائل ہو
تو انسان دماغ جو ہے وہ اسی پررٹیکولر چیز کی طرف مائل ہو جا ہے اور دوسری چیزیں سوچنے میں ان کو اس کو اتنا وقت نہیں رہتا وہ دوسری چیزیں سوچیں
تو اس لحاظ سے ہمارا دماغ جو ہے وہ بھی کم اسٹریس میں رہتا ہے
اچھا مطلب کہ آپ نے مطلب کہ آپ اس کیلی گگرفی م سے مطلب کہ اپنے آپ کو ڈپریشن یا انینزائٹی جو کبھی ہوتی ہے کسی کو بھی ہو سکتی یہ ضروری نہیں کہ مطلب کہ ہونی ہونی ضروری نہیں ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتی
چیز کی ٹینشن وغیرہ اگر دماغ میں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے اگر ہم ٹور آرٹ جاتے ہے یا پھر کسی اور اس ایسی ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ وہ لگاؤ ہو جو ہمیں مائل کرے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے وہ چیز ہمیں ڈپریشن انینزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ثابت رہتی ہیں
ہاں ہاں مطلب کہ یہ مطلب کہ جو آپ کیلیگرافی کرتے کس کلاس میں آپ نے سیکھی تھے
جی میں نے کچھ سال پہلے بالکل میں نے سیکھی نہیں میں نے بس ایسے ہی ٹرائی کیا تھا خود سے اور اس کے بعد کرتے کرتے خود امپرو ہو گیا
وہی ہوتا ہے نا مطلب کہ اگر تم نے خود سے ہی سیکھی تو وہ بھی مطلب کہ سیکھنا ہی ہوتا ہے جیسے کہ میں مطلب مجھے پہلے کچھ نہیں آتا تھا پھر میں نے ایسے ہی سیکھا سیکھا سیکھا فون مجھے نہیں آتا تھا پھر ایسے ہی چلائی چلائی اور پھر سیکھ لیا ہے نا
جی بالکل کسی اور سے نہیں سیکھا ہے خود سے سیکھا ہے اور الحمد اللہ کچھ سال پہلے ہی سیکھا ہے اور ایسے ہی ہم مجھے لگتا ہے ایسے کچھ ایشوز آ گئے تھے یا پھر ہم کہیں دماغ میں وہ کسی اور چیز کی پریشانی تھی تو اسی کی طرف خ کو اٹریکٹ کر لیا اور یہ سب سے بیسٹ بھی رہتا ہے اگر ہم دیکیں آج کل کی جنریشن میں مجھے لگتا ہے اگر آج کل کی جنریشن کے بچے اینزائٹی یا ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی اور رانگ ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اور یہ اس کے کمپریزن میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر انسان اپنا جو ٹائم ہے اس کا وہ اس کسی ایسی ایکٹیوٹی میں کرے سرو جو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہو اور انینزائٹی ریلیز کرے رادر دن کہ وہ ان چیزوں کی طرف جائے جو اس کی صحت کے لیے دماغ کے لیے فیوچر کے لی ان سرؤنڈنگس کےے نقصان دہ ہیں
ہاں تو اسی کے ساتھ سھ ان دا اینڈ میں مطلب کہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہالیڈیز ہماری لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے یہ ہمیں ریسٹ مطلب کہ یہ ہمیں ریسٹ دیتی ہے ہیس اور ہ ہاں ہ ہاں اور ہاں ہاں
کہ ہم بہت سارےکلس سیکھے
ہاں ہاں اور ہیپینیس اور انرجی دیتی ہے مطلب کہ ہمیں ہالیڈیز کو صرف مطلب کہ ٹائم پاس کے لیے نہیں بلکہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اور اپنے اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا خاص کر م کے لیے یوز کرنا چاہے اگر ہم اپنی ہالیڈیز کو اچھی پلاننگ کے ساتھ اسپینڈ کریں گے نا تو یہ ہماری لائف کو اور بھی بہتر ر بنائے گی اور ہمارا سچت بھی بیہٹر ہوگا ہاں ہاں تو اسی کے سھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اپنی فیملی کا بھی ارک ہے اللہ حافظ انا اگر اللہ نے چاہا تو آگے کی بات ہوتی رہے گی
ت